وعلیکم السلام السلام علیکم ٹھیک ہو
ٹھیک ہو
شکر شکر آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کاوہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی یہاں بھی سارے ٹھیک ہے اور کیا کر رہی ہو آج کل
میں
ہاں جی
میں تو گھر پہ ہی ہوں آج میں بیمار تھی
بیمار کیا ہوا تھا آپ کو
مجھے نا تھوڑا فیور ہیں اور زکام
زکام ٹھیک اب ہیں تھوڑی فرق
ہاں ہاں اب تو فرق
ہ ٹھیک ٹھیک آج تم کچھ اداس لگ رہی ہو سب ٹھیک ہینا آج تم کچھ اداس لگ رہی ہو سب ٹھیک ہینا
جی سب ٹھیک ہے لیکن پتا نہیں کیو سر بہت باری سا لگ رہا ہے
کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کیا اسی سے کچھ کہا ہے کسی نے کچھ کہا ہے یا کوئی بات پریشان کر رہی ہے
نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے بس کبھی پرانی یادیں یا کچھ ادھورے خواب یاد آ جاتے تو دل میں درد سا محسوس ہو ہوتا ہیں
دل کا درد عجیب چیز ہوتا ہے زخم نظر نہیں آتا لیکن تکلیف بہت گہری د ہوتی ہے
ہاں ہاں بالکل جس طرف جسم پر لگنے والی چوٹ کا نشان دکھائی دیتا ہینا ویسیے دل کی چوٹ چھپ کر انسان کو اندر ہی اندر کمزور کر رہتی ہے
میرے خیال میں دل کا درد صرف محبت میں ناکامی سے نہیں ہوتا کبھی کسی اپنے کی جدائی کسی دوست کی بے وفائی یا کسی سپنے کے ٹور جانے سے بھی ہوتا ہے
صحیح کہا تم نے لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ دل کا درد ایک ہی وجہ سے ہوتا لیکن اصل میں ہر انسان کے دل میں اپنی ایک کہانی ہوتی ہے
جی ہاں تمہارے نزدیک سب سے مشکل دل کا درد کون سا ہوتا ہے
میرے نزدیک وہ درد سب سے مشکل ہوتا ہے جب انسان اپنی پوری کوشش کرے اور پھر بھی اسے کامیابی نہ ملے اس وقت لگتا ہے کہ ساری محنت بیکار چلی گئی
ہاں امید ٹوٹنے کا درد واقعی بہت سخت ہوتا ہے
اور تمہارے نزدیک
میرے نزدیک اپنوں کی جدائی کا درد سے زیادہ مشکل ہوتا ہے جب کوئی ایسا شخص دور ہو جائے تو روز کی زندگی کا حصہ ہو تو اس کی کمی ہر وقت محسوس ہوتی ہے
یہ بات بالکل ٹھیک ہے کچھ لوگ ہماری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کے بغیر سب کچھدھورا لگتا ہے
لیکن کیا تم نہیں سمجھتی کہ دل کا درد انسان کو مضبوط بھی بناتا ہے جب انسان مشکل حالات سے گزرتا ہے تو اسے صبر سیکھنا سیکھ کا موقع ملتا ہے وہ دوسروں کے دکھ کو سمجھنے لگتا ہے اور اس کا نظریہ بدل جاتا ہے
تو سچ ہے جو خود درد سے گزرتا ہے وہ دوسروں کے آنسوں کی قدر بھی کرتا ہے
بالکل اسی لیے اکثر دیکھا جا دیکھا گیا ہے کہ محبت سے رحم دل لب جی
کیا بول رہے ہو
اسی اسی لیے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے رحم دل لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی ہوتی ہے
لیکن کچھ لوگ درد کی وجہ سے سخت مزاج بھی بن جاتے ہیں
ہاں کیونکہ ہر شخص کا درد وہ برداشت کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کوئی درد سے سیکھتا ہے اور کوئی ان میں اجلا جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ جب دل دکھتا ہے تو انسان کو اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے
بالکل دعا اور عبادت دل کو سکون دیتی ہے جب انسان اللہ سے آپ اپنی بات کرتا ہے تو اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے
ہاں ہاں کو ہنکیٹ ل آباد بھی دل کو بہت سکون دیتی ہے
جی آپ کے کمرے میں کون آنا ہے
یہ بہن ہی تھی
ج ٹھیک جی ہاں اللہ کا ذکر انسان کے دل کو روشنی دیتا ہے جب دل اداس ہو تو قرآن کی تلاوت اور دعا بہت مددگار ثابت ہوتی ہے
تم نے کبھی دل کا گہرا درد محسوس کیا ہے
ہاں ہر انسان کی طرح میں نے بھی کچھ مشکل لمحات دیکھے ہے لیکن میں نے یہ سیکھا کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بر جاتا ہے
لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وقت ہر دل درد کا علاج ہے
اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کافی حد تک سچ ہے وقت کے ساتھ یادیں تو رہتی ہے لیکن ان کی تکلیف کم ہو جاتی ہے
کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ درد کبھی خم تم نہیں ہوتے
شاید ختم نہ ہو لیکن انسان ان کے ساتھ جانا ستا ہے جینا سیکھ لیتا ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی درد کا مطلب زندگی کا ختم ہو جانا نہیں ہوتا ہے
بالکل نہیں در زندگی کا ایک حصہ ہے خوشی اور غم دونوں مل کر زندگی کو مکمل بناتے ہیں
اگر انسان نے کبھی کم نہ دیکھا ہو تو شاید وہ خوشی کی اصلی قدر بھی نہ کر سکے
بہت خوب کہا تم نے رات کے بعد ہی تو صبح آتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم خود بھی اپنے دل کے درد کو بڑھا دیتے ہیں
کیسے
جب ہم ہر وقت اسے بعد کے بارے میں سوچتے ہیں ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہے
ہاں اور تھنکنگ اکثر درد کو اور زیادہ گہرا کر دیتی ہے
اسی لیے انسان کو مصروف رہنا چاہیے تعلیم محنت عبادت اور اچھی صحبت دل کو بہتر بناتی ہے
اور اچھے دوست بھی بہت ہے
جی
اہمیت اور اچھے دوست بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں
بالکل کبھی کبھی ایک دوست کی بات بھی وہ سکون دے دیتی ہے جو دوسروں کی
اسی لیے دوست کا رشتہ بہت قیمتی ہوتا ہے
تمہارے خیال میں کیا رونا دل کا درد دل کے درد کو کم کرتا ہے جی ہلو
کوشش بھی ٹھیک نہیں
ہممم آپ بیچ میں آواز آپ کی آواز چلی جات رہی میں بھی یہی سوچتی ہوں کبھی کبھی
اسی لے
کبھی کبھی رو لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے
لیکن ساتھ ہی امید کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیئے
امید ہی تو انسان کو زندہ رکھتی ہے
بالکل جب امید ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ دل کا درد انسان کو اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ کرتا ہے
جی ہاں اکثر سکون مشکلوں کے بعد ہی ملتا ہے
اور جب انسان مشکل سے نکلتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا کا ہوتا ہے
ہمیں درت کو صرف مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ایک سبق بھی سمجھنا چاہیے
ہر درد ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے
کوئی صابر سکایت ہے کوئی شکر گزار پتا ہے اور کوی لوگوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے
اور کچھ درد انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی دلاتا
بالکل اسی طرح انسان ہے اتر بنتا ہے
جی جی ہاں جی آج کی وہ تو اسے مجھے یہ سمجھ چاہے کہ دل کا درد چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اس کو مقابلہ ہمت صبر اور امید سے کیا جا سکتا ہے
کیا
میں بتا رہی ہوں کہ آج کی گفتگو جو ہماری رہی نا تو بہت مفید رہی اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو دل دارد ہوتا ہے نا وہ چاہے کتنا بھی مشل مشکل کیوں نہ ہو حد سے زیادہ مشکل ہی کیوں نہ ہو اس مقابلہ ہمت سے کرنا ہوتا ہے جب ہمت کریں گے تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور جب ہم صبر کریں گے اور امید کریں گے اسی سے ہم یہ اس کا درد
جی ہاں اب ایا مجھ بول نا آپ اپنے آرام سے اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر اللہ پر بھرو بھروسہ رکھنا ضروری ہے تاکہ تاکہ
اگے ہمیں دل کا در
تو پھر
اللہ پر بھروسا سب سے بڑی طاقت ہے
تو پھر وعدہ کرو کہ اگر کبھی دل ادا اس ہو تو مایوسی کو اپنی اپنے قریب نہیں آنی
میں روز وعدہ کرتی ہوں
جی اچاٹھیک ٹھیک
انشاءاللہ دوستوں بھی وعدہ کرو کہ مشکل وقت میں امید کا دا من نہیں چھوڑو گے
اندھیری رات کے بعد روشنی روشنی ن صبح ضرور ہی آتی ہے
جی جی ہاں
بہت خوب کہا جی گفتگو نے میرے دل کو کافی سکون دیا اور میرا درد بھی ختم ہو گیا
شکریہ شکریہ اس گفتگو سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا امید ہے کہ آپ کو بھی سیکھنے کو ملا
مجھے بھی کبھی کبھی بات کر لینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے
چلو اللہ حافظ دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ حافظ
ہم سب کے دلوں کو کون خوشی عطا فرما